کوم السلام
السلام وعلیکم بتائیں سب خیریت
سب خیریت ہے
کیا ہو رہا ہے
بس سب بڑھیا ہے اپنا بتائیے
سب اچھا ہے تھوڑا بیجی تھی میں
اچھا آج کیا کری تھی پھر اتنا
ہوں ہاں تھوڑا کام کر رہے تھے نا اس لیے دیر
اچھا آج امی گھر کا کام تھا سب فائی کر رہے تھے آپ بھی تھوڑا بزی ہی تھے
ہاں بھائی ہاں وہی سارا چیز جو آتا ہے نا
ہوں ہوں
موسم بھی ذرا ٹھیک نہیں تھا ہوں نہیں بارش یر ہو رہا تھا ہاں ہو رہی تھی بارش
ہ ادھر تو بارش ہوا ہے بہت پانی میں
گاڑی کی آواز آ رہی ہے ہاں ما مارکیٹ میں کیا آپ کا
باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو گلی ہے نا ہم لوگ کا محلہ تو بائکوں کے آتے جاتے رہتا ہے وہ آواز ا جا رہا ہے
او باجی کیدار ہے
میری باجی باجی بس گھر میں ہی ہے
اچھا گھر میں ہی ہے
جی آئی ہے نا اپنے سسرال سے
ہوں نہیں ہے
ہوں
بیبی بھی ساتھ میں آئی ہے
ہاں بیبی بھی آئی ہے ساتھ میں ایک ہونے والا بیبی ہے نا
اچھا ہونے والا ہے
ہاں
ہوں اچھا
دیکھیے ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہو جائے تو اللہ کا دیا سب کچھ بہت اچھا
ہاں ہاں ایک بات تو ہے بس دو ہی ٹھیک رہتا ہے نا
ہاں ہم لوگ میں تو زیادہ رکھتے ہیں جان بھی کرتے ہیں چار رکھتے ہیں تین رکھتے ہیں
کیا لیکن اچھا رہتا ہے نا مطلب وہ کیونکہ آج کے سچویشن کے انوسار سے اگر رہ تو زیادہ بہتر ہوتا
میرے دیدی کا شوہر ہے اور تو بولتے ہیں ایک دم کی تین چار ہیں
اچھا ایسا ہے
ہاں باجی کتنے باجی نہیں بولتی باجی دو بولتی ہے آپ کی خالہ کیسے ہیں
سب خیریت ہے اچھا ہے
کیا کر رہی ہے ابھی خالہ
وہ ابھی کھانے کی تیاری کھانا بنانے کی تیاری
اچھا کچھ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے
کیا
کچھ کرتی ہے خالہ آپ کی
نںے
کچھا
کچھ نہیں امم
شادی ہو گیا یہ نکاح ہو گیا ہے خالہ
ہاں ہو گیا ہے
کہاں پہ ہو
ابھی ایک سال تو ابھی ایک ہی سال تو ہوا ہے
اچھا کہاں پہ کیے ہیں وہ پرست
اس کا ادھر نہیں مدھوبنی کی طرف
مدھوبنی کی طرف کی ٹاؤن میں کی ہیں یہ دیہات
نہیں مطلب دونوں رس بلاک لیول پہ ہے نا وہ اس لیول پہ ہا
بلاک ہے تو اچھا ہے پھر
ہاں
بلاک ہے تو اچھا ہے ہم لوگ کا تو ابھی ایک دم بلاک کے اندر رہتا یہ تھوڑا تو اچھا نہیں رہے گا تیرا
امم امم بلاک لیول پہ رہتا ہے تو مارکیٹ
مارکیٹ بھی رہتا ہے اپنا گھر ار بھی آپ کرایہ اورایہ لگا سکتے ہیں دو پیسہ ہم تو نہیں آ سکتا ہے وہ سب سے ہے نا کمانے کھانے کا جگہ ہو جاتا ہے بلاک امم ہے نا
ہاں اس لیے ہے نا اچھا رہتا ہے کرنے کے
الگ شو ہر کیا کرتے ہیں ہیلو
ہاں
ہیلو
کیا بول رہی ہیں آپ آواز تھوڑی نہیں آئی کیا بتا رہی ہیں
آپ کے خالہ کے شوہر کیا کرتے ہیں
وہ وہ ابھی کچھ زیادہ نہیں کرتے اپنا ہی دکان ہے
اچھا
بزنس ہے کرانہ اسٹور کا
بہت بڑا بزنس ہے کہ چھوٹا بزنس
نہیں چھوٹا ہے
چھوٹا ہے چلیے اچھا پھر تو آپ کی ہی ایسے بھی خالا بہت سندر دیکھنے میں شوہر کیسے ہیں
سوہر بھی اچھے ہیں
شوہر بھی ا چھے ہے نا انہیں کے جیسے ہوں گے تو بہت خالا آپکی اچھی تھی دیکھنے میں تو ماشاءاللہ سندر لگتی تھی
اور آپ کی امی ٹھیک ہے
ہاں امی ٹھیک ہے امی کو بس تھوڑا سا ہراسمنٹ ہو جاتا ہے تو یہ باڈی پین زیادہ کر رہا تھا میری ممی
ہممم کیونکہ تھوڑا ایج ہونے کے بعد یہ وہ سب ہوتا ہے
ہمم ہمم اور ٹینشن لیت تی ہے تھوڑا کھاتی پیتی ہے تو لاپرواہی کرتی ہے اس لیے
ہاں ہاں
کن نہیں آپ کی امی ابو ٹھیک ہے
کیا بتائی
آپ کے امی ابو ٹھیک ہیں
ہاں سب خیریت
سب خیریت ہے ہاں اللہ کا دعا سے خیریت ہونا چاہیے
سب لوگ ابھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں گلی میں
اچھا اچھا
ہممم یہ سب مہلائیں جب بیٹھتی ہے نا اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں ہاں
ھمم
ہاں اسی کی ہے
میں ابھی تو میں اور میری امی ہم لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں کوئی گپا سپا نہیں لڑاتا سب اپنا میں گھر سے مطلب رکھتا ہے کوئی بیٹھتا نہیں ہے ایک دوسرے میں تو امی بیٹھی ہوئی ہے ویسا رہتا ہے تو اچھا لگتا ہے مل جل کے رہنے میں تو بیٹھنے میں ہم کو بہت اچھا لگتا
کرنا چاہیے بیٹھا چاہیے
نہیں وہ اپنے اپی کے وہاں سب اگل بگل کے بیٹھے رہیں گے
ہممم اور کھانا میں کیا بن رہا ہے
کھانا میں آج تو کوئلے کی لٹی بناؤں گی
اچھا کیا بات ہے بڑھیا ہے
ہاں یہ موسم بہت تو یہ کیا ہے نا یہ بنانے سو نچ رہے اچھا لگتا ہے
ھمم اچھا تو لگتا ہے
ھمم
دن بھر آج کیا ہوا
دن بھر وہی بس نہیں نہیں آج دن بھر میں وہی گیارہ بارہ بج گیا ایک ہم کو یہ فارم بھرنا تھا کیا بولتے ہیں ا ب فارم بھرنا تھا وہ ایک تھا گروپ میں آیا تھا اسی کو ہم پ نہیں تھے
ہوں ہوں
تو اسی کو ہم آ یہ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا میرے فون سے فوٹو نہیں اچھا آتا تو پھر ایڈیٹنگ کر کے ہم کو لکھ کر کے پھیس بھیجے پڑا فون سے ہی ایڈیٹنگ کر کے کمپیوٹر او جی تو تھوڑا ٹائم لگ گیا تو اسی میں ہم پھر نہانے وہانے پھر یہ سب کرنے میں لیٹ ہوگیا
ہوں اچھا ایسا
ہوں تو پھر اٹھے نہائے وھائے کھانا بنائے کل تو امی بنائی تھی پھر ہم بنائے کڑھی چاول
اچھا ہے
ہاں پھر ابھی وہی سوتے ہیں کی برتن دھولے اور سوچے کہ ابھی جا کر کے یہ کریں گے بنائیں گے کھانا وہی لیتی چپ
ابھی تو ہم لوگ کوئی طرف گاؤں میں رہتے ہیں نا تو لائٹ بھی بہت کاٹتا ہے
ہوں
ہیلو
ہاں ہاں آواز آرہی ہے
گاؤں میں رہتے ہیں تو لائٹ بہت کاٹتا ہے چوبیسوں گھنٹہ کاٹ کے رکھ لیتا ہے کبھی کبھی ایسا ہو
ہاں وہ بات تو ہے لائٹ تو کٹتا ہے
ہوں
ہاں
آپ لوگ سائ لائٹ تو کرواے تھے بتاؤ بلاک میں ہے
ہاں باپ لہیں تو لائن پے رہتا ہے
ہوں ورنہ لہیں ایک گھنٹہ بھی لائٹ کاٹ دے دو گھن تو ایک دم پرمیننٹ
ہوں ہوں
اور ادھر ہے کے کوئی شنوائی نہیں ہے لائٹ رہتا ہی نہیں ہے
شہر میں لائ نہیں کٹتا لیکن گاؤں میں تو کاٹتا ہے نا تھوڑا بہت وہ بات تو شام کے سمے تو کٹتا ہے پھر دے دیتا ہے
ہوں ہوں ہم لوگ کا تو فون چارج کرنا مشکل ہو گیا ہے
ہوں
ہمے صبح یہ بولی تھی تو بغل سے کروا کے لادی تھی
ہوں بغل سے کروا کے لادی تھی
ہاں میرا ان بیٹری ہی تھوڑا لو ہو گیا تھا پھر تھوڑا چارج ابھی ہوا ہے وہ ابھی کریں گے تھوڑا اور میرا تھوڑا سلو ہوتا ہے
تو سو رپجاۓ یہ وہ یہ نہیں لگا ہوا ہے کیا وففر جو لگتا ہے سو روپٹ اچھا لگا ہوا ہے ابھی بازار میں آپ ہیں
نہیں نہیں گھر میں ہی باہر بیٹھ
اچھا باہر بیٹھی ہیں آپ دروازے کے پاس
ہاں اس لیے بائک وائک کا آواز آ رہا ہے
ہاں بائیک کی آواز آ رہی ہے
ہوں
اور بتائیں آپ
اور سب ٹھیک ہے آپ کے یہ ابو کا بجنس کیسا چل رہا ہے ہیلو
کیا بولیں آپ
آپ کے ابو کا بزنس کیسا چل رہا ہے
ہاں سب اچھا چل رہا ہے سب خیریت سب بڑھیا سب اچھا ہے
خیریت ہے نہ
ہوں
ہاں ابھی برسات ہے تو تھوڑا اتنا نہیں چل رہا ہوگا لیکن
نہیں اتنا نہیں چل رہا را میں سب چل رہا اچھا ہے کیونکہ دقت ہوتی ہے نا آنے جانے میں سا کافی ساری چیزیں ہو جاتی ہے تو دقت ہو جاتی ہے
چلو جی ٹھیک ہے خداحافظ کبھی پھر سے کال کیجیے گا
ہاں جب بھی ٹائم ملے گا تو آپ مجھے یاد کیجیے اور میں بھی جب بھی ٹائم مل تو پھر میں یاد کرتی ہوں ٹھیک ہے سب چیزوں کے بارے میں آ
یہ نقاب سندر ہے اچھا میں آپ کو فوٹو بھیچوں گی دیکھ
ہاں ٹھیک ہے اوکے جے ہوں ہوں ضرور ٹھیک ہے
اور امی اس کو وہ امی سے کبھی بات نہیں کروائی
ہاں بالکل میں کرواؤں گی ہے نا ٹائم ملتا ہے تو پھر میں کرواتی ہوں آپ کو ہاں ہاں ضرور پچاس روپے ہاں ہاں سب کچھ خیریت ہے
بھائی جان آپ سب ٹھیک ہے نا
شاہ وت ہاں سب